ہلو ٹھیک ہوے اشے سے ہو صحت ٹھیک ہے پیلی بس شکر الحم آپ نے چائے پی لی
ہم نے نہیں ابھی نہیں بھی آپ نے ابھی ہم نے واٹر میلن کھایا تھوڑی دیر پہلے اسی لیے ابھی پیئیں گے تھوڑی دیر کے بعد
ہاں شام نے پی ہم
بس بیٹھی ہوں حال میں
اچھا اکیلی ہو حا
نہیں ابھی فری ہوئی ابھی فری ہوئی اور مریم بھی یہی ہے مریم مریم ہے میرے پاس ہاں
آئی سائمہ کہاں ہے آ اس کا بیٹا ابھی
نیچے وہ سو گیا وہ اس کو میں نے سلایا
اس کو آپ کے ساتھ زیادہ لگاو ہے نا
دن میں تین بار سل میں اس کو بول رہی ہوں کہ سو جاؤ محمد سو سوئی کر وہ یہ ہے نا سر وہ پیچھے لگاتا ہے پھر میں اس کو سلاتی ہوں سو جاتا ہے جلدی دس منٹ لگتے ہے آج
آپ جب گھر جاؤ گی وہ روئے گا پھر
ہاں نہیں ہی کیا بولوں روئے گا کہ نہیں سیٹرڈے کو جا
آپ سنڈے کو جاؤ آپ منڈے کو جانا ہے نا سکول
نہیں آپ سیٹرڈے کو ممی بھی ہے نا یہاں ممی کے ساتھ جاؤں گی وہ آئے گی کل پھر جائیں گی ہم سیٹر ڈ ے پھر سنڈے کو تیاری ویاری وغیرہ
ہاں سکول جان سب آ گئی میری بیٹی آ گئی آ
جاؤں گی سری نگر سے تو منڈے سکول تھک جاتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں ہاں
وہاں سے شور آیا تا ہے کسی روم میں بیٹھو
میری بجبان کا ہے نا یہ یہ
شور نہیں آنا چاہیے شور نہیں آنا چاہیے کیونکہ ورنہ پیسے کٹ کٹ جاتے ہیں
یہ میں اسی وقت د آ ت تک ٹھیک ہوتی ہے نا بس میں لاتی ہو نا فون کر کل بھی اسے ایسا ہی کیا اب نیلم کو بولو
اچھا ٹھیک ٹھیک یہ آپ کا ہے کہ اس کا ناظمہ دیدی یہ بچہ جو روتا ہے
یہ میری بیٹی ہے اس کو کوئی کچھ کرہا ہے یادیں یادیں ماما مجھے مارا
اب آپ کیا کیا ہے اس کو
میں واش روم میں جاتی
ہاں ہی ہی ہی وہ کہاں ہے پھر
وہاں ہے وہاں ہے
اللہ اس کو کوئی ہے وہاں پہ
وہ کہاں ہے
ذرا اس کو کچھ بولو تو کرواؤ چوپ مگ لیکن کال نہیں کاٹنا
تو آپ ٹھیک ہو کال کہاں کاٹوں گی میں
نہیں ابھی نہیں کرو ایسے ہی اس کو کچھ دو کھلونا وغیرہ تو یہ چپ کرے گی
ہاں میں گئی دوسرے کاموں میں یہ ایسے ہی کرتی ہے اس کو عادت ہے جب بھی بہت ڈری ادھر اندر والے روم میں ادھر ہے باتھ روم ہے روم میں
ہاں
ہوا ہے اسی روم میں اسکو میں نے
آپ کو آئے تھے فائیو ٹاسکس پھر پہلے آپ کو پانچ آئے
بات کرو نا بات کرو
کلک کیا وہیں پہ
اور ٹھیک ہو
وہاں پہ کلک کیا آئے ٹاسکس اور
میری بات سنو نانا ہاں میم یہ نہیں روتی ہے میم پیاری میم یہ نہیں روتی ہے یہ اچھی بچی یہ باہر کوئی بچہ رو را یہ نہیں روتی ہے
ہاں یہ بہت اچھی ہے اس کا نام علیزہ ہے علیزہ
ہاں علیزا زینب ہے یہ کو یہ نہیں روتی ہے یہ بچے باہر ہیں پتا نہیں کون ہے باہر ہاں اس کو کیا مانڈی سے سب کو لآئیگی یہ گڈ گرل
آہ کس کلاس میں پڑھتی ہیں
یہ
یہ کس کلاس میں پڑھتی ہے
اں
علیزہ
اور ٹھیک اور بولو
یہ کس کلاس میں پڑھتی ہے ہیلو
یہ نرسری میں پڑھتی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک کیا بول رہی ہیں
جی فور پلس ہونے والی ہے فور میں چل رہی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
اور اور بولا آپ اور آپ ٹھیک ہو اور بولو وہ سب ٹھیک ہے ساری ٹھیک
اچھا ناظمہ دیدی وہ ٹھیک ہیں ان کے بچے ٹھیک ہیں
وہ بھی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا
ہاں آپ مکان بنا رہے ہو
ہے نا آپ کو پاتا نہیں ہے کہ ما ک
مجھے پتا تھا مجھے کسی نے بولا تھا کہ انہوں نے اب کا کب جانا ہے وہاں
ابھی کہاں جائے ابھی ان کام پڑے رہا ہے ابھی پہلا
اچھا ٹھیک آپ کہاں رہتے ہو پھر
ہم رہتے دوسرے گھر مکان میں ساراف کدل میں
اچھا ٹھیک ٹھیک وہاں پہ کتنے کمرے ہیں
نیچے ہیں دو اوپر ہے تین اور ہال ہے
اچھا ٹھیک اچھا وہ
بڑا ہے ایک سال ہو گیا اب دوسرا سال چل رہا ہے
ہوں آپ کتنے ٹائم تک رہنا ہے یہاں وہاں پہ
جب تک کامپلیٹ ہو جائے گا نا وہاں
اچھا ٹھیک کرایہ وغیرہ دیتے ہو
نہیں نہیں ہم ایسے ہی رہتے ہیں شکر اللہ لانہ
پھر شکر پڑھو شکر پڑھو
اور کیا نا نا کرایہ کہاں دیتے آٹھ ہاں
یہ کسی کا آپنے کاہوگا پھر
یہ ہے بھائی صاحب کا فرینڈ ہے نا اس کی بہن کا
ہمم
وہ یہی رہ تھے اس کا ماں کا نے کھا لی تھا وہ ادھر رہ ہم ادھر رہتے یہ خالی تھا اس نے بولا ادھر رہتی ہیں دوسرے ماکان میں اس نے کہا رہو ہاں اس نے کہا رہا ہو جب تک جی جائے تب تک رہو یہ تک کام پلیٹم کا نہیں ہوگا تو اب تک نہیں جانا اس لیے
پھر بھی آج کہاں ہوتے ہیں دنیا میں
ایسے کہاں ہوتے پہلے کرایہ اتنی کرایہ ہے اللہ ہی معاف کرے
اگر ایسے ہوتے نا کرایہ ہوں ہوں بہت ہو جاتا آپ کا خرچ
اور کیا مکان کیسے بناتے جب کراے پہ دیتے اللہ کا شکر ہے اس اللہ نے ہمیں کبھی باند نہیں کی اسیے کیا
خریدا مکان مت آپ نے خود بنایا
نہیں ہم نے کہا ہم نے زمین خرید لی نا زمین کو پھر کو اپنی چوائس سے بناے ہے آ اہ نا آئے جب ہم بنائے گے ماما کے ساتھ
کبھی آ جاؤں گی
آؤ کہ نی لال بچ کیا بہت دقت بھی آج
اس
اس اسے محبت با قسمت نہ قسمت انسان کو ہاتھ ن سے بنانا ہوتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں آنے جانے سے
اور کیا ممی آتی تھی یہی انکل کی شاد پہ میں آئی آپ کی شادی پہ بھی آئی تھی بنٹی دیدی کے شادی پر ب آئے تھے یہاں تھوڑا مطلب مجبوری تھی تو اس لیے آنا پڑا ورنہ میں نہیں آتی مطلب زیادہ آج آئی میں آج بیٹھی میں مجھے لگ بھگ بارہ دن لگ بھگ ہاں تیرہ دن ہوئے
ا ٹھیک ہو آب گوگی دیدی خود کا رہے گی رہے گی نا
دیکھوں گی میں اس نے بولا کرو آپ میں دیکھوں گی ا
ابھی نہیں کہا جب میں یہاں سے کہوں گی نا کال تب کیوںک
اگر میں فری ہوگی تو کروں گی ایک وہ پھر تین کرے گی وہ پھر تین کرے گی خود اگر ہوا تو میں کروں گی
اگر ہوگا نا میں کال کروں گی یہاں سے پھر آپ ہی کرنا ٹھیک ہے
کوئی بات نہیں اچھا اس کے بعد آپ فری ہو ابھی
ابھی مجھے نیچے پکانا ہے آلو بچوں کے لیے
اچھا آپ بول رہے ہو کہ ابھی نہیں کرنا وہاں سے مطلب میں فری تھی
ہاں ٹھیک ہے
میں نہیں کروں
یہ آپ کرو نا فون پہلے بولنا میں فری ہوں میں بھی فری ہوں گا نا پھر پہلے آپ کرنا پھر میں کر لوں پھر رہ جائیں گے ابھی نہیں شام مے کال کرنا آ تب کال کرنا
پھر آپ رہ جائیں گے چار آپ کو بھی اور مجھے بھی
کے لیے ابھی ہے نا آپ کو مت کچھ کام ہے مجھے تھوڑا کام ہے نیچے یہ ہے نا دیکھو میرا بیٹا ادھر ہی ہے نا فون کے لیے یہ بچے مجھے تانگ کرتے ہیں نا
کاٹو کوئی بات نہیں وہاں سے لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں ہوئے وہی تو میں نے ٹین اور فائی سیکنڈس پہ کاٹنا
اچھا ٹین اور فائیو سیکنڈ
ہوں ابھی نہیں اچھا آپ کو آلو پر ان کو چپس دینا ہے کہ ایسے ہی
کس کو
ان کو پوٹیٹو چپس بنانا ہے کہ ایسے ہی بول رہے ہیں کہ آلو آپ کو
یہ والے مرچی کے با یہ ہے نا ناجماں اس کی بیٹی ہے نا چھوٹی ہےبھی اور بیٹا اس کو وہ ٹماٹر کھائیں گے تھکے والے اس کو بنا ہلدی اس کو ڈالنا میٹے سوپ آنا
دوسرے والے کے ا جو ہے نا بیٹا آپ کا وہ کتنے کس کلاس میں پڑھتا ہے
سکستھ میں وہ سکستھ میں پڑتا ہے اور آپ بولو
آج وقت نا تیزی سے نکلتا ہے ہے نا
پتہ ہی نہیں چلتا اور کہ لیے یہ ادھری ہی ہیں ماریا
ہاں ہاں
ماریم ادھر ہی ہے
ہاں مریم میرے پاس ہے چپ کر کے بیٹھی ہے
کیا کر رہی ہے
دیکھ رہی ہے مجھے پھر کب فری ہو جاؤ گے
تب میں یہاں سے کال کرونگی ہاں بیٹھو
کاٹو کاٹو ہوا